تو بولیے الحمد للہ بولیے کہاں پہنچے آپ
ٹائم کہاں سے میں لاتی میں کسی اور کے سٹا سے کر رہی تھی کام تھاام
جب میں نہیں کرا تھا تو بول رہی تھی کرو کرو وہ ہے یہ ہے
ہاں ہاں ہاں آپ کے ساتھ بھی تو میں نے اتنا ٹائم تو آپ کتنے
بول رہا ہوں کرو کرو دو بجے سے
س
آاں
شور ہوتی تھھی اب باتیں شور میں تھوڑی ہوتی باتیں میرے گھر میں یہاں ماموں آئے
کرہے تھے
ابھی کر رہی تھی میں تب سے بیٹھی تھی ماموں دو آئے تھی خدا کے سا خدا کی قسم مم دو آئے تھے کزن آیا تھا کزن کی بیٹی آئی تھی انہوں نے کھانا کھایا
چلو ہو گیا اور
لاسٹ میں میں نے ہی کھانا نہیں کھایا
کیوں نہیں کھایا
مجھے بھوک نہیں تھی میں نے بولا صبح مجھے کچھ پرابلم لگ رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے نہیں کھایا
چلو باقی
بس ٹھیک میں نے بس ب بچوں کو کھلائے مجھے کہاں پتا آپ کو تو پتا ہوگا نا کاؤنٹ کر لینا
خری کالج شاید
کوئی بات نہیں میں دوسرا نمبر بھی دے دیتی ہوں اگر آپ نے اسی طریقے سے بات کی اسی طریقے سے کام کیا تب تو آپ
ہمم
ماشاء اللہ سے بہت آگے نکل جاؤ گی
دیکھتے دیکھتے
انشاء اللہ اور سناؤ
بس آپش نؤ
بس میں بھی ٹھیک ہوں ویسے بھی ہماری بات تو ویسے نہیں ہوتی تھی اب یہی آ چھا ذریہ ہے آپ سے بات ہے اگ اگلوانی کا
سچ
ویسے تو آپ جھوٹ ہی بولتے تھے نا میرے ساتھ میں بزی ہوتا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ اب سب کی سچائی پکڑی گئی اصل میں میرا دل صاف ہے میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی آگے بڑھے میں نے اپنی فرینڈ کو اتنی بار بولا وہ بس وہ نا وہ ایکٹنگ کر رہی ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے لیکن کام نہیں کر رہی ہے صبح سے سو بار میں نے اس کو نہیں کر رہی ہے وہ تو ایسے بولتی ہے مجھے کرنا ہے پروف بھی دکھایا دیکھ اچھا کام ہے جس کے نام سے آپ کا نمبر سیو ہے تو وہ پتا نہیں کیا پگ لڑکی ہے سمجھتی ہی نہیں ہے میں نے اب اسے بولنا ہی چھوڑ دیا کیونکہ پھر دماغ سے نا وہ تو انسان کو اچھا ہی نہیں لگتا جو یہاں کی بات نہ سنے اس میں میرا اگر وہ کرے گی نا میرا فائدہ نہیں ہے خالی میرا فائدہ نہیں ہے اس کا بھی ہے لیکن وہ مانے تو تب نا میری کام تو میرا کام تو ایسے بھی نکلتا ہے مطلب ہے ہر کسی سے بات کر نہیں نہیں خدا کی کسم میں نے بولا میرا کام ایسے نکلتا ہے میں کسی سے بھی بات کرتی ہوں تو میرا تو ہو جاتا ہے نا وہ کسی سے نہیں کرتی ہے
کیوں نہیں کرتی ہے
اس سے یقین ہی نہیں ہوتا یہ کوئی کام ہے پروف دکھایا میں نے اس سے میں نے کہا چھوڑو آپ کو بولنا نہ بولنا ایک برابر ہے جو نہ سمجھے اس کو چھوڑو
جو نہ سمجھے اس کو تھوڑی بولنا ہے
ہاں وہی نا چھوا فون بتائے گا اس کو
اچھا اور
باقی چائے وائے پی
ابھی کون سی چائے پییں گی انہوں نے تو ابھی کھانا کھایا
ابھی تو چائے کا چار بج گیا چائے کا ٹائم آ چکا ہے
ہاں پتہ ہے آپ کو ٹائم پہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے لیکن ہم کھانا ایسے ہی کھاتے ہیں بنا ٹائم پہ ہاں تو اپپنی پی
نہیں یہ بھی کہاں پ
تو آپ پیو نا آپ کو پینے کی ضرورت ہے
ہاں ابھی پیئیں گے نا ہم
پھر کیا بولا عامر نے
اس کے نمبر پہ اس میں نے انسٹال کیا ہے
آلریڈی ہو چکا ہے تو اس کے نمبر پہ کیسے کرو گے
اب نہیں ہوگی ریسیو نہیں ہوگی
مجھے نہیں لگتا ک کوئی اور نمبر ہوگا نا اس کے پاس
نمبر تو اب ملیں گے اگر مجھے پیسے ملے تو نمبر بھی بہت سارے ملیں گے
چلو انشاء اللہ ملیں گے کام بھی اچھا پورا
دیکھتے ہیں نا کہاں تک جا پہچا
آپ دیکھو آپ دیکھو کوئی بات نہیں آپ یہاں پہ صرف نا اپنی بات کرو باقی یہ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نا میرا کنفلنس ہےپ تھا اس فون میں اس کا تو مہینے میں ڈیڑھ سو دو سو بن جاتے ہیں تین سو بھی چار سو بھی کون فلانس ہے اپنا اب اس کا پت ہے کیا وہ میں نے وہ نا اسٹریمنگ پینل ایک ایپ ہوتی ہے اسٹال کروانی پڑتی ہے ایک میڈم نے دیا تھا نلسن سے ہاں تو اس کا نا وہ میرا یو پی آئی آئی ڈی ہوا تھا ڈیلیٹ ڈیلیٹ نہیں ہوا تھا مطلب وہ جی پے ڈلیٹ ہوا تھا اب یو پی آئی ڈی اور بس سے بادل ہی آ گئی دوسری آ گئی یہاں پہ پرانی تھی اپ فارم آ گیا تھا اس کا یہ فارم فل کرو آپ کو پرجٹٹڈی یو پی آئی ڈی ڈالو پھر میں نہیں ڈال دی
اب ملتے ہیں پیسے
ہاں انشاء اللہ میں تو دو مہینے ڈھائی مہینے کے بعد تین سو ساڑھے تین سو چار سو ایسا نکالتے
چلو پھر تو ٹھیک ہے میں تو پہلی بات سن رہا ہوں مجھے یہاں سے پ
نہیں ہوتا تھا سننے
نہیں میں تو پہلی بار سن رہا ہوں مجھے یہاں سے پیسے ملے وہاں سے پیسے ملے
ایک بات ہے نا آپ کو ٹائم نہیں ہوتا تھا میرے ساتھ بات کرنے میں
کیوں نہیں ہوتا ہے
نہیں ہ بس جھگڑا ہمارا ہی ہفتوں ب رہتا تھا
میں تو روز آپ سے بات کرتا ہوں نا
ہاں کرتے ہو لیکن اس بارے میں کبھی نہیں تھی آپ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں میں نے کئی بار آپ کو بولا چلو کانفرنس ایپ انسٹال کرواؤ گے ہاں ہاں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں میں نے اپنی فرینڈ کا بھی بولا نا جو نہیں سنتا ہے پھر میں اسے نہیں بولتی
چلو کوئی نہا آپ دیکھتے ہیں کہاں تک جا پہنچیں گے کون سی آپ کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنا ہے
یہ کونفنسگر کرنا ہوگا تو بول دینا یہ بس فون میں رکھ نہیں ہے ایک بار دن میں اوپن کر کرنی ہے روز پسس پوائنٹ متے
میں رکھوں گا نا فون میں
ٹھیک ہے میں سلملمان م سے بات کر کے آپ کی ایپ کرواتی ہوں ہاں یہ میں بولوں گی پہلے ہی انسٹال کرنے پہ مجھے آپ کا سو روپیہ آئے گا
اچھا مطلب ریفر
ہاں نہیں اس کو پتاہ نہیں میم کو کتنا آئے گا وہ مجھے سو روپیہ دیتی ہے
کوئی نہ کوئی ن
ہاں
اتنا تو بنتا ہے اگر ہمیں مہینے میں چار سو ملیں گے تو ہمارے رچارج کی چارجر ختم ہوگی نا
ہاں وہ تو پوائنٹس پہ ڈیپینڈ ہے نا آپ خود نکال لینا
پانچ س ہر سے ملتے
بس اوپن کرنے سے پوائنٹس آ جاتے ہیں
دو پھر دن میں ایک بار اوپن کرنے کتنے پوائنٹس ملتے ہیں
ففٹی پوائنٹ دن میں
ففٹی پوائنٹس کتنے پیسے ہوتے ہیں
ففٹی پوائنٹس کچھ نہیں ہوتا ہے تھاؤزینڈ تھاؤزینڈ سے اسٹار ہوتا ہے
تھاؤزینڈ مطلب کتنا ہوتا ہے
تھاؤزینڈ پوائنٹس سو روپیہ
تھاؤزینڈ پونس کنےتے ہیں
سو روپیہ
اچھا مطلب تھاز
بس وہ کیا وہ کیا ہوتا ہے بس ایپ رکھی اس میں میرری تو ابھی فور تھازینڈ پوائنٹس ہے
مطلب دو دن میں ہمیں ایک روپے ملتا ہے
ہاں
چلو ٹھیک ہے ہاں بول د بول دینا اس کو میں بھی رکھوں گا
ہاں ٹھیک ہے میں کرا دوں
میں بھی رکھوں گا جب ریچارج ملے گا دن میں تو وہ بڑی بات ہے ایک مہینے میں
ہاں کیوں نہیں ملے گا آج کل لوگ ایسے ہی جگاڑ کر کے
مطلب وہ پچاس پوائ پچاس پوائنٹس ہمیں ایک دن میں ملیں گے
روز ملتے ہیں ہاں
وہی تو دو دن میں سو بچ پھر تو ہزار پندرہ جن میں ہوں گیے سو روپے ہمیں پندرہ جن میں ملیں گے
ہاں اور کیا
دو سو
اسی ہاں اسی حساب سے اگر کوئی زیادہ بھی کرتا ہے نا تو تین سو بھی نکال لیتا ہے
مطلب کیا زیادہ کرنا ہے مطلب کیا زیادہ کرنا ہے اوپن ائم سپینڈ اس سار تے
اوپن نہیں اوپن نہیں میں نے بولا اگر کوئی یہ بولے گا کہ ابھی دو سو روپیہ کم ہے اور پوائنٹس بڑھائے گا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب ہ ہاں ہاں سمجھ آ گیا مطلب آپ کہ دو سو آپ کے مہینہ ہوتا ہے تو آپ نکالتے ہو دو سو کوئی اس میں رکھ ہیں پھر بعد میں نکالتا ہے
ہاں یہی بات ہے ہاں ہاں ہاں
جی ج
میرا بھی ساڑھے تین سو تھا ہاں میرا ساڑھے تین سو نکلے گا
کتی بھی بھی ڈرا کر سکتے ہیں
ہاں کبھی بھی و ڈرا کر سکتے ہیں کبھی بھی
اچھا
وہ بھی ہنڈریڈ پرسینٹ سکر ہے
ٹھیک ہے پ جے نا میرے کو بھی میں بھی کر لوں گا
ہاں میں اسے بولوں گی نا پہلے میم کو یہاں جموں کشمیر میں ہونا چاہیے ابھی کچھ دنوں کے لیے نہیں ہوتا میں نے تب کیا تھا مجھے آج مجھے لگتا ہے دو سال ہو گئے
اچھا دو سال تو میں پہلے بار سن رہا ہوں نا
میں نے بولا ہے
نہیں میں پہلے بس نہ رہا ہوں اس
میں وہ بات کبھی نہیں بولوں گی جو نہیں ہوئی ہوگی میں آپ سے ہر ایک بات شیئر کرتی ہوں یا آپ کو بھی پتہ ہے ایسی باتیں نہیں ہے میں نے کبھی آپ سے کچھ چھپایا نہیں ہاں آپ نے چھپایا وہ آپ کے لیے
نہیں م میں نے کیا چ پییا
سب کچھ جو دوسروں جو دوسروں سے میں نے سنا
نہ نہ نہ کچھ نہیں ک اسنا
میں نے بہت کچھ سنا
کیا س ننا
ابھی یہاں پہ بولنا نہیں ہے مجھے
پیسے کھائے میں نے
ارے پیسے نہیں کیا ہوا پاگل ہم دونوں میں کبھی پیسوں کی لڑائی ہوئی ہی نہیں
چلو باکی میں چائے پیتا ہوں ٹھیک ہے
کوئی کر کے دکھائیے ہم جیسا ریلیشن تبھی جانتے ہیں تبھی ہم بولیں گے
میں چائے پیتا ہوں پھر بعد میں بات کرتے ہیں
ٹھیک ہے اور کرو گے
ہاں بعد میں بات میں کریں گے
چلو ٹھیک ہے اللہ حفظ
اوکے اوکے اللہ حافظ